ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو بھائی ج ن آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
ہیلو
ہیلو بھائی جان
ہیلو
ہیلو بھائی جان آواز آ رہی ہے آپ کی
ہاں بھائی جان آ رہی ہے آپ کی آواز
بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان آپ کوبھی
بھائی جان آپ کی آواز تو ہمارے یہاں آ رہی تھی ہماری آواز آپ کے یہاں نہیں جا رہی تھی بھائی جان کیا پرابلم کرتے بھائی جان تو اتھی ہو گیا بھائی جان کیا کہتے ہیں بھائی جان وہ ایپ والا بولے گا بھائی جان اس سے پیسہ نہیں ملتا بھائی جان صحیح سے بھائی جان ٹاور آپ آپ کے یہاں ٹاور کا پرابلم ہے کیا بھائی جان نہیں بائی ج تارا سنائی تو بول کر رہے تھ کرر آ باز میں جیا تھا بھائی جان آواز تو آپ کی آواز ہمارے یہاں آ رہی تھی بھائی جان آپ کے یہاں ٹور کی پروابلم ہوگی بھائی جان سحی جگہ پہ بیٹھ کے ب بات کیجے بھائی جان آسان جگہ پہ بھائی جان وہ سب چھوڑیے بھائی جان اور اور بتائیے بھائی جان آپ کی امی اور ابو سب کہرییت بھائی جان
ہاں بھائی جان میری ابو اور امق خیریت بھائی جان
ہوں بھائی جان آپ کی امی اور ابو سب خھ رہیے نا بائی جان
ہاں بھائی
ہاں بھ اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا بھائی
ہاں بھائی جان کھانا پینا ہو گیا
بھائی جان کھے میں کیا کھیا ہے بھائی جان
کھانا میں انڈا بریانی چکن کھائے ہیں بھائی جان چاول بھی
بس اتنا ہی کا بھائی جا ہاں ہوں بھائی جان ہم تو وہ بھی نہیں کھائے ہیں بھائی جان ہم تو کھائے ہیں بھائی جان چاول ہی کایا بس چاول اور بجیا کھیا بھائی جان نون تیل کاتے ہے بھائی جان روٹی یا بھجیا کات ہیں بھائی جان گریب بہت ن ہے بھائی جان ہمارے یہاں غریبی بہت زیادہ چلتی ہے بھائی جان اتنا غریبی چلتی ہے کہ بھائی جان کیا کہے بھائی جان کتنے دن تک تو ہم کھانا ہی نہیں کاتے بھائی جان بھوکے رہتے ہیں کیا کہے بھائی جان ہمارے دادا ہمارے دادا جان ابو جان یہ سب زمین نہیں رکھے ہیں بھائی جان ہمارے ابو جان گھر پہ رہتے ہیں ہاں ہماری امی جان ٹھیک ہے مطلب ابو جان بہت خراب بھائی جان کیا کیا بھائی جن بہت غریب ہے بھائی جان بھائی جان ہم سے نہیں پوچھے ہم کھان میں کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان کیا کرتے ہیں بھائی جان پوچھیے بھائی جان ہم سے بھی کبھی کبھی ہم غریب ہے تو کیا کیا ہوا بھائی جان ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی ہوں گے بھائی جان
معاف کیجیے گا بھ جان بتائیے کیا کیا کھائے ہے آپ کھانا میں
بھائی جان کیا بتا ہے بھائی جان گغب ہے تو وہی ن کائیں گے بھجیا روٹی نون تیل کھائے بھائی جان بات کے ساتھ ملا کے یا گھی گھی بھی کھائےیں بھائی جان یہی سب کھائے ہے بھائی جان ہم لذیذ لذیذھانا نہیں کاتے بھائی جان ہم غریب ہے آپ بہت امیر ہے بھائی جان لجیذ لجیج کھانا خوب کات ہے بھائی جان کیا کہے بھائی جان آپ کو لذیذ کو کھانا کھاتے اور بتائے اپنے اپنے بارے میں کچھ بتاائے بھائی جان
ہمارا سب ٹھیک ہے اپنے بارے میں بتائے بھائی جان
بھائی جانا ہم تو سب بتا ہی دیے کہ ہم بہت غریب ہے آپ بتائیے بھائی جان امیر ہے کہ غریب ہے بھائی جان آپ تو سب آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ کی آپ بہت رہئیس ہے بھائی جان بہت رہیس بہت امیر ہے بھائی جان بہت کاتے ہوں گے بھائی جان بہت گاڑی وڑی ہوں گے آپ کے پاس بنگلہ ہوگا بھائی جان
بھائی جان ہم زیادہ امیر ن ہے ہم نارمل آدمی ہیں بھائی جان
بھائی جان نارمل تو نہیں لگ رہے بھائی جان آپ کی آواز بڑی پیاری ہے بھائی جان سمھا نہ رہا بھائی جان آپ کی جیسے آواز کسی کے کسی کا نہیں سنے تھے بھائی جان سبحان اللہا کیا کیا آواز ہے آپ کی بھائی جان کیا آواز ہے بھائی جان بہت م بہت بہت میھا جا ہے بھائی جان آپ گانا گائیے بائی جان بہت فیمس ہو ہے بھائی جان آپ بہت فیمس ہو جائے گا وائرل ہو جائے گا با بھائی جانا گانا گائیے ایک بار
بائی جیان
بھ جان ہم کو کو گانا ہی نہیں آ تھا بھ جان ارے ہم اب ہم لکھ کے دیں گے بھائی جان ہم لکھ کے دیں گے اب گائیے گا بھائی جان گانا سنیے گا بھائی جان کون ستگان لکے ہے
ہاں بائی جن سے آئی ہے
بھائی جان گانا لکھ کے دیں گے نون روٹی کھائیے کاضل جائیے ٹھیک ہے یہانایے آ اس سب سے ہیڈنگ ہے ابپ لکھیں گے پورا تب جانیے گا کتنا مست گانا ہے
ہاں بھائی جان آپ کی بات کو مانتے ہیں ہاں بھائی جان
ہاں بھائی جان یہی بولنا چاہتے تھے اور بتائیے آپ کی امی جانا چار لگائیے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان میری امی جان اچار لگائی ہے آم کا لگا ہییا ہے آم کا ک نبوک ادرک اور یہی تین چار آچار لگائی ہے بائی جان
بھائی جان آپ کی امی جان بہت لگی ہی لگی گا چار لگائی ہے مطلب بہت کم کی لگائیے بھائی جان ہماری امی جان تو اچار لگائی ہے اس سال آم خوب بین کے لے آئے بھائی جانانی تو کان آیا تھا دو دن پہلے پورا رات کو خوب گھومے بھائی جان پوری ادھر سے ادھر ہو رہی تھی آدمی سب د رہے تھے ادھر سے ادھر گھر بھی گر گیا بھائی جان کیا کہ بھائی جان پیڑ پودے بھی گر گئے بھائی جان ا بہت عجیب عجیب پیڑ ہمارے یہاں ہے آئیے نا کبھی دیکھیے گا تو کہیے گا بھائی جان ا سکول کا پیڑ ہے کتھی کتھی کا پیڑ ہے بھائی جان ا کروٹ کروٹ کا پیڑا دیکھیے گا نا بھائی جان آپ ڈر جائیے گا بھائی جانوں پیڑ دیکھ کے بھائی جان پورا پورا خوفناک پیڑ ہے بھائی جان خوفناک ہے ہم خوب بنے بائی جانا میںی جا کاٹ اچار لگائی ہے مرچ کا اچار لگائی ہے مرچ اپنے بغیچے میں پڑتے ہیں اور شملا مرچ بھی شملا مرچ بہت مہنگے ملتے ہیں بھائی جان کیا بہت کم لگائی ہے بھائی جان نیمبو کا نمبو تو ہمارے گھرر کے بغل میں فر بھائی جان کیا کہے ریب ہے پھر بھی بہت چیز رکھے بھائی جان نیمبو کا خوب لگائیے آئیے بھائی جان ہم کھلائیں گے آپ کو دلائیں گے اور پھر کیا کہتے ہیں نمبو کا لگائی ہے مرچ کا لگائی ہے شیملا مرچ کا لگائی ہے آم کا لگائی آم میں تو سب آم کا مال دے پ ہو جاردہ بمبئی جاردہ کے بعد اس کے ببئی سکھ سکل نہیں بھائی جان سکل نہیں سکل ابھی مطلب کل پرسوں میں تر آئے گا بھائی جان تب لبےید یہی سب آم لگائیے بائی بھائی جان ہم غب ہے تو ابھی بھی بہت لذیذ لذیذ آم لگاتے ہیں بھائی جان اپنے بارے میں کچھ نہیں بول رہے بھائی جان ہمیں پورا بول دیں گے کیا بھائی جان
بھائی جان ہم نارمل آدمی ہیں بھائی جان ہم تھوڑا بہت کھیتی وتی کر لیتے ہیں جیسے جیسے روپتے ہیں گوبھی روپ لیتے ہیں آلو روپ ہیں سب سبزی میں روپ لیتے سب کچھ دیک آئیے ا کبھی کھیں گے سبزی تازہ تازہ بھائی جان
اچھا اچھا بھائی جان بھائی جان آپ بہت بہت کم بولتے ہیں بھائی جان کچھ بار آپ بتائیے اپنے بارے میں جیسے ہنسی والا بات انٹرسٹنگ بات بتائیے بھائی جان جس سے مزہ بھی آئے بات کرنے میں بھائی جان اچھا لگے بھائی جان بہت اچھا لگے س سکون ملے بھائی جان بات کرنے میں اچھا نہیں لگتا ایسے بھائی جان چپ رہتے ہیں تو آپ بھائی جان آپ کی آواز بہت پیاری ہے بھائی جان اسی لیے بول رہے ہیں تو دوسرا کوئی ہوتا تو نہیں بولنے کے لیے کہتے بھائی جان آپ کی آواز بہت پیاری ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں بھائی بھائی جان کچھ بولیے نا تو چپ ہی ہو جاتے ہیں
بھائی جان ہم کیا بولے ہیں میرے یہاں
بولی
کیا کچھ مط میرے یہاں بہت سہانا موسم ہے اچھا اچھا بچے سے کھیل رہے باہر کد رہے موسم بھی اچھا ہے دیک
کو مطلب آپ کو کچھ مطلب بولنے کا صحیح سے مطلب اچھا سے بھائی جان کہتی نہیں ہے بھائی جان آپ کو بولنے کا طریقہ پتا نہیں ہے بھائی جان اب بھائی جان کچھ نہیں بتا پا رہے بھائی جان کچھ تو بول دیجے سحیس سے ڈھنگ سے بھائی جان کچھ پوچھییا ہمارے بارے میں ہم بھی پوچھیں گے اس طرح آج گھر پہ تو گھر پہ تو بچے ہی نہ پھیلتے ہیں بھائی جان موسم سہانا ہی نہیں رہے گا کبھی نہ کب تو بگڑے کبھی کبھی بگڑتا ہے بائی ج نہیں تو ہر جم موسم سہانا ہی رہتا ہے کچھ بتائیے اپنے بارے میں بھائی جان
چڑی بٹھائی یہ ہمارے بارے میں اپنے بارے میں بتائیے بھائی جان
کہہ رہے بھائی جان ہم کیا بتائے بھائی جان کہہ رہے کہ آپ کے یہاں مطلب آ انگور پڑتا کہ نہیں اور امرود
پڑتا ہے بائی چان ہمارے یہاں سب پڑتا ہے
ہوں کاتے کہ نہیں بائی جان
ہاں کھاتے ہیں بہت میٹھا میٹھ رہتا ہے آئیے گا آپ کو بھی لذیذ لذیذ ملے گا کھانے کے لیے انگور امرود اور سارے آم بھی ملتا ہے لچی بھی ملتا ہے ادھر آئیے کبھی کیلا کا پیڑ بھی ہے ادھر دیکھ لیجیے باغوانی بہت بڑکا ہے ادھر گھمیے گا بہت مزہ آئے گا آپ کو کبھی آئیے یہاں پر
ہوں بھائی جان آئیں گے آئیں گے اتنا ہیر ہے بھائی جان ہم ارے بغیچہ میںیرا سنیے گا تو ا بھی نہیں ہوگا بھائی جان ہم کو لگتا ہے اتنا ہی نہیں ہوگا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان اور تو ہوگا پکا اور ہوگا بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت چیز ہے لک ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے بائی جان جیسے
یاد کیا اچھا کوٹل کا پے کوٹل کا تو ہمارے یہابی ہے بھائی جان بس کوٹہل کا ہی ہے اور ہوگا بھائی جان بتائیے یاد نہیں رہتا ہے کیا بھائی جان آپ کو
یاد نہیں رہتا ہے بھائی جان ہم کو اس لیے نہیں بتا پا رہے ہیں آپ کو
ہمم بھائی جان یاد نہیں رہتے نہیں بھائی جان
ہمم بھائی جان یاد نہیں رہتا ہے بول پا رہتے بھائی جان
بھائی جان ہمارے بغیچہ میں تو اتنا پیڑ لگایا کہ گنتے گنتے آپ بولتے بولتے تھک جائے کھات کھاتے کھاتے تھک جائے جائیے گا اتنا پیڑ اتنا سبزی روپے ہیں بھائی جان نیچے مست مست سبزی ہے کھائیے گا تو مزہ آ جائے گا کٹہل کا ہے شملہ مرچ ہے بندھا گوبھی ہے پرول ہے بھنڈے ہے کھیرا ہے ٹماٹر ہے یہی سب ہے بہت بہت فیمس فیمس جتنا آپ جو گھر میں ہر دم کھاتے کھے کا من کرتا ہے سبزی وہی سب ہے کانڈا کا سبزی کائے بھائی جان کانڈا کا
ہاں بھائی چان کھایا ہے گنڈا کا سبزی
بھائی جان کانڈا کا سبزی بہت میٹھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے کھے میں بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ تو صحیح کہے ہیں بہت کھائے ہیں بہت مزہ آتا ہے کھانے میں
چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ہمارے طرف سے آپ کی امی کو اور ابو کو وعلیکم اللام بول دیجیے گا اور خدا فس بھائی جان آپ آپ کی امی اور ابو خیریت رہے بھائی جان آپ بی خیریت رہے بھائی جان
آپ کی امی اور ابو کو خیریت بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان خیریت بول دیں گے بھائی جان ولیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان خدا حافظ بھائی جان